ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ہاں اچھے سے اپ ٹھیک ہو
اور اپ بتائیے اپ گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تو کیا کر رہے ہو
ایسی بیٹھا تھا گھر پی آپ بتائیے ایپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بستر اٹھا رہی تھی
ٹھیک کھانا وغیرہ چائے وغیرہ بھی
ہاں ہاں چائے تو پھر اپ نے پھر
خوشیاں میں نے بھی پی چائے
اچھا جی اور بتایا
بس تم سناؤ کیا حال ہے
کالج گئے تھے کل
جی ہاں کل کالج واپس اتے ہوئے میں ایک بات سوچ رہا تھا زندگی میں غم اور مشکلات ہر انسان کے ساتھ کیوں اتی ہے
بہت اچھا سوال ہے میرے خیال میں کم انسان کی زندگی کا حصہ ہے اگر غم نہ ہو تو شاید ہم خوشی کی اصل قدر بھی نہ جان سکے
بالکل صحیح کہا تم نے لیکن کئی لوگ غموں سے اتنا متاثر ہو گئے ہیں کیا ہمت ہار بیٹھے ہیں
ہاں یہ سچ ہے اسی لیے ہمت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے غم انسان کو کمزور کر سکتا ہے لیکن ہمت اسے پھر سے کھڑا ہونے کا
مجھے لگتا ہے کہ کم اور ہمت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں جب غم اتا ہے تو کبھی ہمت کا
بالکل مشکل ہی نہ ہو تو ہمت دکھانے کا موقع بھی نہ ملے تین لوگوں کی کامیابی کے پیچھے بہت سے غم اور ازمائشیں ہوتی ہیں
میں نے بھی کئی مش مشہور لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہے انہوں نے ناکامیوں اور دکھوں دکھوں کا سامنا کیا لیکن ہمت نہیں ہاری
یہ تو ایسا بات ہے شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دکھ محسوس ہی نہ ہوئی ہمت کا مطلب ہے کہ دکھ کے باوجود اگے بڑھتا رہے
بہت خوب کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ رونا یا اداس ہونا کمزوری کی نشانیاں
نہیں بلکہ بالكل نہیں غ کا احساس کوئی ہے انسان اداس ہوتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے جو ادا کے بعد بھی پھر سے امید ہے کے ساتھ کھڑا ہو جائے
مجھے یاد ہے جب میری ایک اہم کمپٹیشن میں سلیکشن نہیں ہوئی میر میرے گلے کو کیا ہوا سلیکشن نہیں ہوئی میں بہت مایوس ہو گیا تھا
پھر تم نے کیا کیا
پہلے کچھ دن اداس رہا لیکن پھر سوچا کہ اگر ہمت ہار گیا تو اگلا موقع بھی کھو دوں گا اسے لیے محنت جاری رکھی اور اگلے سال کامیاب ہو گیا
مش شاء اللہ یہ یہی ہمت کی مثال ہے اگر تم پہلے نہ کاامی کے بعد رک جاتے تو شاید کامیابی حاصل نہ کر پاتے
تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا واقع ہوا
ہاں ایک بار میری بہت قریبی دوست دوسرے شہر چلے گئی تھی میں بہت اداس تھی مجھے لگتا تھا کہ میری دوستی ختم ہو جائے گی
پھر کیا ہوا
دھیرے دھیرے میں نے خود کو سنبھالا ہم نے فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ قائم رکھا آج بھی ہماری دوستی مضبوط ہے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر غم ہمیشہ نہیں رہتا
بالکل ایکک مشہور بات ہے کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے لیکن اس وقت میں دکھائی گئی ہمت انسان کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے
ہوتا ہے کہ غم انسان کو زیادہ سمجھدار بھی بنا دیتا ہے
ہاں جو لوگ مشکلات دیکھتے ہیں وہ دوسروں کے دکھ کو بھی اچھی طرح سمجھ ہیں ان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے
چتا ہے کہ دولت انسان کو نرم دل بنا دیتا ہے
بالکل لیکن ضروری ہے کہ غم کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دے جائے
یہ کیسے ممکن ہے؟
سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے پھر اپنے گھر والوں اور دوستوں سے بات کرنی چاہیے اور صبر کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا
مجھے لگتا ہے کہ تنہائی میں غم اور بھی بڑھ جاتا ہے
ہاں اس لیے اپنی جذبات کو شیئر کرنا ضروری ہے جب ہم اپنی بات کسی بھروسے مند شخص سے کرتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا
تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کئی مرتبہ صرف کسی کا ہماری بات سن دینا بھی بہت مدد کرتا ہے
جی ہاں اور ہمت دینے والے لوگ زندگی کا بہت قیمتی حصہ ہوتے ہیں
آج کل نوجوان بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں
لیکن اصل کامیابی تو لگاتار محنت اور ہمت کا نتیجہ ہوتی ہے
بالکل کسی بھی کامیاب شخص کی کہانی دیکھ لو تمہیں اس میں اسٹرگل ضرور ملے گا
غم سے بچنا ممکن نہیں لیکن اس کا سامنا کرنا سیکھا جاسکتا ہے
یہی سب سے اہم بات ہے ہمت ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی
مجھے لگتا ہے کہ تعلیم بھی انسان میں ہمت پیدا کرتی ہے
ہاں کیونکہ تعلیم انسان کو سوچنے اور مسائل کا حل ڈھونڈنے کا طریقہ سکھاتی ہے
یہ دین بھی ہمیں صبر اور ہمت کا درس دیتا ہے
بالکل امبیائی کریم کی زندگی صبر اور ہمت کی عظیم مثال ہے
جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اپنی مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہے
صحی صحیح کہا انہوں نے بہت بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا لیکن کبھی امید نہیں چھوڑی
مجھے لگتا ہے کہ امید اور ہمت ایک دوسرے کے ساتھ ہی
ہاں جہاں امید ہوتی ہے وہاں ہمت پیدا ہوتی ہے اور جہاں ہمت ہوتی ہے وہاں کی کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں
اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی مشکل بہت بڑی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے
اسے اپنی مشکل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنی چاہیے اور ایک ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اس سے بوجھ کم محسوس ہو ہوتا ہے
پریکٹیکل مشورہ
شکریہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر اندھیرے رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے
اور ہر غم کے بعد آسانی بھی آتی ہے
بالکل اسی لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے
جی ہاں آج کی گفتگو سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ غم زندگی کا حصہ ہے لیکن ہمت زندگی کا سہارا ہے
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح بات کی لیکن غم سے ہمیں ہمت مطلب ہمت سے ہمیں غم کو لڑنا چاہیے کیونکہ جب ہم م کے ساتھ ہی رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں
کیا بات کہی ہے آپ نے
اور مجھے یہ سبق ملا ہے کہ مشکل وقت میں صبر دعا اور امید انسان کو مضبوط بناتی ہے کیا یہ صحیح بات ہے
جی ہاں یہ تو اچھی بات کہی آپ نے
جی جی میں یہ مانتی ہوں کہم کون لٹنا چاہے ہمت سے ہمیں ہمت رکھنی ہوتی ہے ہ گم کے سامنے جب اب کسی کو دکھ زیادہ ہوتا ہے ان کو گم چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے ہوتے ہیں پھر وہ بھی خت ہوائے جاتے ہیں جب ہم اپنی بات کسی بھروس مت شخص سے کرتے ہیںا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اس سے
آپ کبھی اس سچویشن سے گزری ہو
کس سچویشن سے ہاں ہاں
کب
ہوتے ہیں زندگی کے کچھ ایے جن میں م بھی ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی م بھی نہیں رہنے والی ہوتی اور خوشی بھی نہیں رہنے والی
جی ہاں یہ بات آپ
ہمیں سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے پھر اپنے گھر والوں اور دوست سے بات کرنی ہوتی ہے اس سے نا دل ہلکا ہو جائے جاتا ہے اور سبر کے ساتھ ہر ایک کم کا سامنا کرنا ہوتا ہے
ہاں جی
جی سناو
جی وہاں سے کیا چیخیں آ رہی ہے
ا نہیں ہی مرے
جی
یہ نہیں ب ہے نہیں ب
لگا آپ نے کیا بولا لیبر
ا
ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے
ہاں جی ہاں جی میں بتا رہی ہوں ہمت دینے والے لوگ زندگی کا بہت قیمتی حصہ ہوتے ہیں
ان کی بہت اچھی بات اگر ہر شخص غم کی ہوں
وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مایوس ہو جاتے ہیں
یہ بات بھی صحی ہے آج کہچو چھوٹی چھوٹی ہاں جی ہاں جی
جب انہیں مشکل جمن
بتائیے نا اپ
جب انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں
ہاں جی یہ بات بھی صحی ہے
لیکن اصل کامیابی تو لگاتار محنت میں ہمت کا نتیجہ ہوتا ہے نا اور آپ دیکھ لو کسی بھی کامیاب شخص کی کہانی دیکھ لو آپ
میری اسی مطلب میری کہانی دیکھ لو
آ
ہ بہت اچھی بات ہے ہر اگر ہر شخص گم کے مقابلے میں ہمت ہمت سے کام لے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے
جی ہاں ہمت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے
جی ہاں شکریہ آج کی گفتگو بہت مفید رہی مجھے
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے آپ سے یہ باتیں سن کے گم ٹائم ہمت کرنی ہوتی ہے اللہ ہمیں ہر غم کا سامنا ہمت اور صبر کے کے ساتھ کرنے کی توفیق دے میں بتا رہی ہوں اللہ ہمیں ہر گم کا سامنا ہمت اور صبر کے ساتھ کرنے کی تو افیق دے
آمین
ہاں مین چلو ہم ملتے ہیں قبل اللہ حافظ جی
جی اللہ حافظ س اپنا خیال رکھ
مجھے بتاؤ آپ آ کو کل سکول جا ہے چلو چلولہ حافظ